وعلیکم السلام آپ سنائی آپ آ کا ٹھیک ہو آپ اچھے سے ہو آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے جی میں بھی سب ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے اور سنائیے آپ کے گھر میں سب ٹھیک آپ کے اساتذہ بھائی بہن اقربان دوست احباب سب ٹھیک جی میں تو بالکل ہی تندرست ہوں میں تندرستی حاصل کرتا ہوں لیکن آج کل تو نوجوان ہیں وہ صرف فون چلا رہے ہوتے ہیں فون پہ تو اتنی چیزیں وہ ہو رہی ہوتی ہے
ہاں وہ
گیم کھیل رہے ہوتے ہیں آج تو مجھے ایک دوست نے بولا کہ مجھے بولیے مجھے فون لانا ہے تو میں نے اس کو پوچھا کس کے لیے لانا ہے اس نے تو مجھے سیدھے ہی منہ پہ بول دیا نہ شرم نہ حیا سیدھے منہ پہ بول دیا کہ مجھے گیم کھیلنی ہے پڑھائی تو بعد میں جائے مجھے گیم کھیلنی ہے تو اس پہ میں نے اس کو سمجھایا میں نے اس کو نصیحت کی کہ بھائی جان میں چھوٹا ے بھائی گیم تو ہم نہیں کھیل سکتے کیونکہ جو پڑھائی ہوتی ہے وہ انسان کی تندرستی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے انسان کو تندرست حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری جو جان ہے وہ دینی چاہیے
مجھے لگتا تو آپ پاگل ہو چکے ہو اس تندرستی کے بارے میں ذرا اس تندرستی گھو آپ کو شاید پتا ہوگا میں نے پچھلی بار میتھ میں نوبل انعام حاصل کیا تھا
جی مجھے بولا جو میرے نوبل پرائز دوست ہے جن نے نوبل پرائز تین چار جیت کہتا ان نے مجھے بولا کہ ایک پاگل آیا تھا اسٹیج پہ اور اس نے ہمارا نوبل پرائز چھین کے اور فوٹو کھینچ رہا تھا تو وہ آپ ہی تھے
نہیں مجھے میتھ میں ملا نوبل پرائز میتھ میں میتھ میں
جی وہی تویتھ پز و ت میرے دوست
مزق تھا میس میں تو نوبل پرائز ملتا ہی نہیں ہے ہ ہ ہ ہاں ہاں
جی آپ کی ہنسی بھی بہت ہی عجیب ہے
ہ تعریف کے لیے شکریہ تحفے
بولیے جب آپ جوان تھے آپ اب بوڈھے ہو گئے ہیں اور آپ بچے بننے والے ہیں تو چا آپ کی جو عمر ہے وہ پڑھ رہ جی جاب جب اب اب جوان جی ابھی آپ دیکھیے دیکھیے دیکھیے اب بھی اب جوان ہے تو آپ آگے جا کے آپ بڈھے ہو جائیں گے تو اس کے آ گیا پھر جو آپ کی عمر ہے وہ بچے کی طرح ہو جائے گی تو مجھے آپ بولیے کہ جو آپ کی عمر ہے وہ بڑھتی رہے گی یا پھر گھٹے گی بھی کبھی
میری عمر بڑھتی ہے پھر گٹتی ہے پھر گڑتی ہے پھر بڑھتی ہے
جی تو مجھے بولیے جتنی آپ کی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی گٹتی ہے یا پھر زیادہ گٹتی ہے یا پھر کم گٹتی ہے یا پھر آپ ہی گٹ جاتے ہیں
جتنی میری عمر ہے وہ بڑھتی ہے پھر اس سے زیادہ گٹتی ہے اس سے کم کرتی ہے پھر زیادہ گر بھی
جی مطلب آپ کچھ سمے کے بعد ایک بچے ہی بن کے رہ جائیں گے
ہاں سی
تو اس وقت میں آپ سے اپنا بدلا دوں گا اس وخت میں آپ کو مار کے رکھ دوں گا جو آپ نے مجھے ظلم کیا میرے دوستوں جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ فون چلاتے رہتا ہے کیونکہ اس کو اپنی زندگی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھے سے نہیں رہنا چاہیے اچھے سے رہنا چاہیے کیونکہ انسان اچھے سے رہ ہے وہی کامیاب رہتا ہے
ہاں یہ بات سچ ہے
جی تو مجھے آپ بولیے آپ علم کی روشنی میں ماننا چاہتے ہیں
ہاں
آپ علم کی روشنی میں گزارنا چاہتے ہیں
ہاں ہاں
بولی
آپ سر سید احمد خان کے بارے میں جانتے ہیں کچھ
جی سر سید احمد خان وہ تو میرا عزیز اقربان دوست ہے
تب آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوگی جب وہ پیدا ہوئے تھے
جی اصلی میں جو میری عمر ہے وہ پہلے بہت ہی بڑی تھی پھر آہستہ آہستہ آہستہ کر کے میں تندرستی حاصل ہے وہ گڑتی گڑتی گٹتی جا رہی ہے اور اب میں اچھے سے نوجوان بن گیا ہوں میں بہت ہی خوبصورت نوجوان بن گیا ہوں میں نے تندرستی حاصل کی ہے آپ کو پتا ہے جو میرے امتحان تھے پچھلے مہینے جب میرے پچھلے مہینے امتحان تھے میں نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں امتحان کے لیے میں نے صرف تندرستی حاصل کی اور جب میں ادھر پہ ایگزام ہال میں گیا اوتر پھے میں پرچاتے کھا والولق کا تو ا تندرست حال کییت نے ا اس تندرستی حصل کی کہ جو سوال کا پرچہ ہے وہ خود ہی اس نے جواب دے دیا مجھے وہ اتنا ڈر گیا مجھ سے
ہ ہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بات سنا اب احمد خان کی اپلبدھیوں کے بارے میں
سی انون کی تو اپلبدھی ہے جو تھی وہ برخواست کرنے کے لیے پوری سائنسدان کی قوم جو تھی وہ ایک ساتھ لگی تھی
چھھیانوے ع
جی جی جی بالکل جب آپ کو جو انتہا گرمی لگتی ہے تو برف پڑنے سے آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی کیونک وہ بہت ہی گزرنا چاہیے جی بالکل بالکل
ان کی پیدائش گھر میں ہوئی
آئ تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی جی جی جی جی بالکل بالکل جی بولیے
انسائی تعلیم گھر میں حاصل ہو
جب میں پیدا ہوا تھا تو میری عمر پت کتنی تھی جی
ز ذرا آپ اپنی بکواس بند کیجیے میں فون کاٹوں گا آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے
جی سنائیے سنائیے اپنی بات
انہوں نے اپنی تعلیم گھر میں حاصل کی ابتدائی تعلیم
جی جی جی ابتدائی تعلیم سے مراد
ابتدائی تعلیم سے مراد اول تعلیم جو پہلی تعلیم ہوتی تعلیم سے م سے مراد علم علم سے مراد معوع ہے مضہ سے کچ کم کھیا ہوگا جی اور اس کے بعد اس کے بعد ان کے والد کا انتقال اٹھارہ سو بیس میں ہوا
جی ہر کسی کا مدد کا انتقال اتنی جلدی کیوں ہو جاتا ہے
یہ تو اللہ ہی جانے کیا پھر ان کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ بڑھا اور ان کی ابتدائی تعلیم کا
حوالہ ان کے چچا جان نے اٹھایا اور ان کی تربیت
جی ان کے چچے جان کا عم شریف کیا تھا جی ان کی چچا جان کا عم شریف کیا تھا
سرثناس الدین
آہ آوہ آ کہ اماں جان قسم شریف کیا تھا
ماجا سردین
ماجا واہ کیا ہی علم ہے کیا ہی لفظ ان کا استعمال ہے
ہاں اور ان کے ایک چھوٹے ان کا نام تھا مفت ج
تھے تو آپ کی عمر کتنی تھی
جب میں چھوٹا تھا میری عمر بانوے سال تھی
بس
ب
جی جب میں چھوٹا تھا میری عمر چھ سو بہتر اٹھنتر سال تھی
ہاں مھے پت ہے آپ کی
جی جی جی تو میں بہت ہی حسین بہت ہی قابل
بادمواری میں فون کیا ہے آپ کے لیے
جی آپ فون کیوں ادھر کر رہے ہیں آپ کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں آپ لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی دماغی پر ترازم کی ضرورت ہے
مجھے پتہ ہے آپ کا دماغی سنتلن اب بگڑ گیا ہے آپ ابھی چھ سو سال کچھ بول رہے ہو کبھی عمر گٹتی ہے
کیا ہے
میری عمر ہے ابھی بانوے سال
بریانی میں کتنا ہوتا ہے
نائنٹی ٹو
جس کو بانی نہیں اس کو دو نفع بولتے ہیں
ہاں جیسے آپ کی جیسے جس کی سوچ
جی نبے ایک نبے دو نبے تین نبے چار نوے
ہاں چلو
جی آپ آپ جی آپ ایک اور دو کو ملا کیا بنتا ہے
ذراپ میری بات سنو مجھے آپ سے ایک ضروری بات سے مخاطب ہونا تھا
سوال کا جواب دیجیے ایک
نہیں مجھے نہیں دینا ذرا میری بات سنو مجھے اب غصہ آ رہا ہے
ے ایک اور دو کو مل کر ملوا کے کیا بنتا ہے
کچھ نہیں بارہ بنتا ہے ذرا میری بات سنو
نہیں بنتا بتا ہے دس ایک دس دو دس بنتا ہے
ہاں ذرا بات میری سنو
جی فرمائیے
مجھے ایک بزنس کرنا ہے اسٹارٹ
جی بزنس نہیں بولتا ہے بولتا ہے کاروبار
وہی مجھے ایک کاروبار ایک تجار
بار تجارت بولتا ہے
ہاں وہی کا سلسلہ اب میرے درمیان میرے کے ساتھ آپ میرے شریک رہ سکتے ہیں
جی شریک تو میں رہ ہی سکتا ہوں لیکن جو ہے آپ پیسے نکالیں گے اور اس کے بعد جو ہمیں منافع آئے گا وہ آپ مجھے سرا دے دیجے گا اور میں آپ کو پھر اس میں سے آپ کو تنخواہ دے دوں گا روز ہر مہینے کی
ٹھیک ذرا اپنی زبان کو لگام دیجیے میں آپ سے اب ا اچھے سے گفتگو کر رہا ہوں پھر میں تو اور پھر میں میں تو پہ آ جاؤں گا میں آپ سے بھی آپ کر کر بات کر رہا ہوں پھر میں تو کہوں گا تو
تحفے دے دیں گے مجھے
ہاں بہت سارے توحفے
کوئی محفر منظور ہے مجھے راضی ہے مجھے
ہاں کرپیا کر کے آپ مجھے ابھی اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈالنا ٹھیک ہے
جی
پھر میں کاروبار اسٹارٹ کروں گا
جی میرے پاس سب بھی اتنے نہیں ہے بس میرے پاس میرے پاس پہلے دس روپے تھے میں بہت امیر تھا لیکن اب جو ہے خرچات بہت بڑھے گئے اب مجھے صرف دو یا تین روپے اٹھنی بج گئے ہیں کیا آپ کو اتنے لگیں گے
ہاں میں آپ کو شام کو بیس ہزار ڈالوں گا آپ پاگل خانے اپنی ٹکٹ کیجیے
جی جی آپ مجھے بولیے آپ اتنے اتنے اتنے امیر کیسے ہی بن گئے آپ نے کیا ہی کر نام ایسا کر دیا
میں نے مت تحفے قبول کر لیے آپ صرف تحفے قبول کر لیتے کہ ہو کیا ہی بندے گئے آپ ذرا تھوڑے سے آپ کو آیا سمجھ
جی بالکل میںیسے میں تحفے قبولی کر لیتا ہوں میں اتنا ہوں خاص میرے دوست و بزرگوں جب انسان چھوٹے ا ہوتا ہے اور بہت ہی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے جو سپنے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں ہو آپ کے بھی سپنے ہوں گے- لیکن جو سپنے حاصل کر کرتا ہے اسی کو ایک انسان کہا جاتا ہے اسی کو ایک مرد کہا جاتا ہے جب انسان چھوٹے- چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی بن جاتا ہے جب انسان کی عمر چھوٹی ہوتی ہے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے- جی آپ سنر رہے ہیں-
ذرا آپ میری بات کو سنیے- ہمارے بات کرنے کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے کرپیا کر کے آپ-
جی انسان کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا ہے انسان اپنا وقت خود ہی ختم کرتا-